السلام علیکم
کمست سلام میری پیاری بہن
کیسی ہیں آپ
الحمد للہ میں بالکل خیریت سے ہوں آج تمہاری بہت یاد آ رہی اس لیئے سوچا تم کال کر لوں
آپا مجھے بھی آپ کی بہت یاد آتی ہے آپ کی شادی کے بعد گھر پہلے جیسا نہیں لگتا
ہوں
ہوں آپ کے بنا گھر کے کی رونق ادھوری سی لگتی ہے
بہن بہن زندگی کا یہی دستور ہے بہن لیکن دل کے رشتے کبھی کمزور نہیں ہوتے
بے شک
صحیح زندگی کا امی جان اور ابو جان کیسے ہیں
الحمد للہ دونوں ٹھیک ہیں امی جان اکثر آپ اور بیبی کا ذکر کر کرتی رہتی ہیں آپ میرا پیارا بھ پیارا بھتیجا بھانجا کیسا ہے
الحمد للہ وہ بالکل ٹھیک ہے تم سناؤ اللہ اللہ امی اور ابو او صحت سب سے پہلے تو اللہ صحت اور لمبی زندگی دے میرا بھی دل کرتا ہے جلدی گھر آ کر سب سے ملوں اور دوسری ا بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ بہت شرارتی ہو گئے ہیں آپ کے بھانجے ہر چیز پکڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بچوں کی معصوم حرکتیں دل کو خوش کر دیتی ہیں کیا اب وہ آپ کو پہچاننے لگا ہے
سچھ کہہ رہی ہو بچوں کی معصوم حرکت ہے اور ان کی ایسی مسکراہٹ میری ساری تھکان دور کر دیتی ہے جی ہاں جیسے میں ان کے پاس جاتی مسکرا دیتے ہیں فورا اور مجھے خوب پیار کرتے ہیں میرے چہرے پہ اب اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پٹہرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں
ان شاء اللہ اللہ اسسن نے ایک اور کامیاب بنائے
آ مین سم مین
آپ پاس سزرال میں سب لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں نا
الحمد للہ سب بہت محبت کرنے والے ہیں اور عزت سے پیش آتے ہیں
ماشاء اللہ یہ سن گا مجھے بہت سکون ملا اب اپ کی باتیں ہمیشہ مجھے ہمت دیتی ہیں گھر کے کام میں امی کی مدد کرتی ہوں اور تھوڑا مطالبہ بھی کرتی ہوں
ماشاءاللہ بہت صحیح امی کی مدد کر ت رہو شادی کے بعد بہن ہاں بولو
میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنا وقت بہترین کاموں میں گزاروں آپ, آپ کی نصیحتیں مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں یہی کہ انسان کو کو ہر حال میں سبر اور شکر کرنا چاہیے امی جان کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی گھر آ جائیں گی
جی, جی بہت اچھی بات ہے بہن بس شادی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں لیکن صبر اور محبت سے سب اسان ہو جاتا ہے تم بتاؤ اج کل کیا مصروفیات ہے اور میں انشاءاللہ بہت جلدی گھر اؤںا جی اور بہت ضروری ہے تم علم حاصل کرتی رہو یہ سمجھداری ہے بہن نہ سیاتے ویسے
ہم سب آپ کا انتظار کریں گے آپ
انشاءاللہ میں بہت جلد انے کی کوشش کروں انشاءاللہ میں بہت دانے کی کوشش کروں گی تم بے فکر رہو میرے بھی تم سب سے ملنے کے لیے بے چین رہتی ہوں ہر وقت بہت زیادہ یاد آتی ہے مجھے
آپ, آپ کو بچپن کے دن یاد آتے ہیں
جی بہت زیادہ یاد آتے ہیں یادیں کبھی پرانی نہیں نہیں ہوتییں اور اور امی جان ہمیں بار, بار آوازیں دیتی تھیں پھر ڈانڈ بھی پڑتی تھی یادیں کبھی کبھی پرانی نہیں ہوتی
جب ہم مل کر کھیلا کرتے تھے اور ہم سن کر بھی انجان بن جاتے تھے ہاں ہ واقعی کتنے خوبصورت دن تھے
بہت زیادہ یاد ہے کہیں پرانی نہیں ہوتی میں اپنی اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اچ
بالکل آپا جی آپا رکھتی ہوں
جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے وقت پر کھانا کھایا کرو اور آرام بھی کرا کرو
جی جی آپ
ا ن جی ا نما پابندی بھی ضرور ہے ضروری
لیکن اللہ پر بھروس بھروسہ ہو تو ہر مج مسان لگتی ہے
بالکل بالکل اور بالکل نماز اللہ تمہیں ہمیشہ دین اور دنیا میں کامیابی دے کبھی زندگی میں مشکلیں نہیں آئے ایک منٹ تھوڑا رکناا میرا میرا میرا آپ کا بھانجڑ ہو رہا ہے ایک منٹ رول کر آپ کو بھان ضرور ہے مٹ جی آپ کو بھانجے ہوونے لگے جیسے تم نے انہیں یاد کرا بہت صحیح بات ہے آواز تو آئی ہوگی آپ کو
جی جی بس تھوڑی وقت تو اور یہاں پہ گزار لیجے ہمارا وقت پھر پورا ہونے ہو جائے گا
جی بالکل بس یہ رو رہے تھ تو میری گودنتے ہی فورن چپ ہو جاتے ہیں بس ہماری بات ہے ئی رہ گی بس میں یہ کہہ رہی تھی بالکل تم صحیح کہہ رہی تھی اور میں یہ کہنا چاہوں گی کبھی کبھی زندگی میں مشکلیں بھی آتی ہیں بالکل صحیح آتی ہیں اور ہمیشہ اس کا ڈرت کا سامنا کرنا
جی
ماشاء اللہ آپ
اللہ بہترین نصیبت فرمائے آپ آپ سے بات کر کے دل کو سکون ملتا ہے اللہ ہم بہنوں کی محبت ہمیشہ ا سلامت رکھیں امین
آمم
آپا امی اور آنٹی اور بھائی کو میرا سلام کہہ دیجے گا اور میرے پیارے بھتیجے کو کو بہت سارا
زمبتیزنی مہانجا
جی جی میرے بھانجے کو
جی وہ اپنی خیریت خود ہی بتا رہے ہیں ا از ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گی ہاں امین اور مجھے بھی تم سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی اور میں ضرور کہہ دوں گی تمہارا سلام اور بتاؤ
ماشاء اللہ یہ سن کر ان کی آواز دل خوش ہو گیا ان کی آوازیں سن کے دل خوش ہو گیا کیسے آپ کو پکار رہے ہیں پیار سے ا کر کے
جی ہاں بالکل بالکل صحیح کہا اور وہ تمہاری آواز سن کر بھی خوش ہو جاتے ہیں اچھا م نم اور بتاؤ
آپ بیبی اب کیا کیا کھاتے ہے
بیوی اب ماشاء اللہ میں یہی بتا رہی تھی میری بات ادھوری رہ گئی ک اور کچھ نرم غذائے بھی کھے لگے ہی ہیں
اچھا آپ ہی پینے بھی لگے ہیں کچھ چیزیں
جی جی پانی بھی
جیسے اب جیسے کہ آم کا فصل ہے ان دنوں تو آموں کی فصل کافی چرچے میں رہتی ہے ہمارے ہندوستان میں تو تو یہ مینگو شیک آم کی لسی یہ سب پی رہے ہیں
جی جی ماشاء اللہ میں نے مش کرے ہاتھ سے کر کے دے دیتی ہوں یا مکسی میں چلا کے دے دیتی ہوں آم کی لسی پی لیتے ہیں یہ جی ماشاء اللہ یہ
کسی کتاب میں کہ فصلی چیز کو کھانا چاہیے اس سے ہماری صحت تندرست اور فائدے مند ہوتی ہے ہماری کافی تندرست کرتی ہے ہماری باڈی کو جسم کو
جی ماشاء اللہ ہی انیں انہیں پھل بہت پسند ہے یہ پھل کھا کے بہت خوش ہوتے ہیں تیر و تازہ فیل کرتے ہیں
خلک تو ہے ہی غذا ہے جسم کے ہمارے
ستی آ جاتی ہے ابھی بس یہ تھوڑا سو ہو کر اٹھے ہیں تو تھوڑا
ہاں تھوڑا بیچا ہے نہیں ہی نہیں بھوک لگ رہی ہوگی
بس پ آگ میں کی میں
بات کروائےیں پھر میری ان سے
کیسے ہو میرے بھانجے میرا بیبی آپ کیسے ہیں آپ اٹھ گئے اپنی نیند سے اب کچھ کھانا وانا ک کھا لیجیے اور رونا مت کریے ما کو بات کرنے دیجیے خال جان سے
تصویر کیوں نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ اکثر ہم ت یرو والی کال کر دیتے ہیں کبھی کب آپ کر لیتی ہیں تو بس یہ تصویر ہی دیکھ رہا ہیں آپ کو
یہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ورنہ ہمیشہ ہم ویڈیو کال پہ رو برو رہتے ہیں
بالکل محمب اللہ ابھی بس میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی رات کھانے کی تیاری تو بس اتنی دیر میں آپ نے سنا ہی کہ ان کی آواز آ جائے گی اس سو رہے تھے جناب یہ اڈ گئے ہیں اب ا کرے جا رہے ہیں
چلیے آپ ان کو دیکھ لیجے کہ خلاف پلا دیجے ان کا بھی وقت تو گیا کھانے پینے کا
اور بہن مجھے بھی کچھ گھر کے بھی کام ہے اور انہیں بھی دیکھنا ہے
صحیح بات ہے آپ پہ تو بہت اللہ آپ کو ہمت دے
انشاء اللہ اللامیکم
مشکل والے کام سے گزر رہی ہیں آپ نے کبھی ایسے کرا نہیں ہے ویسے
جی بالکل یہ تو بہت ذمہ داری ہے تو م کرنا ہی ہے آگے چل گئی ساری
فرمات دی تھی
تو الگ ہی ہوتی ہے
آپ گن گن کے کام کرتی تھی میں نے برتن دھو لی تم جھاڑو لگاؤ میں نے کھانا بنا لیا تو تم آٹا گھندو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے زندگی
جی اور آپ بھی تو اکیلے کام کرتی ہیں اب تو ہم ن اور یہ جناب بیٹھ تو میں بونا ہوں گی ڈال ب ہانی کر چلیے ان شاء اللہ بات ہو رہی ہے اللہ آف می پیاری بہن اللہ تم میںہیں اپنی حفاظت میں رکھے
ہ مین سم مین
جان تو میرا سلام اور کہنا میں انشاء اللہ رات میں کال کروں گی فرصت میں ہو کر ے م ٹھیک ہے اللہ حافظ اب بھی آپ تھوڑا س آرام کر لی
ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ حافظ
پھر وہ ہو سکے تو تصویر دکھا دی ج گا ہے ن اپنی تھوڑا مطمئن ہوتا
جی میں دکھا دیتی ہوں اللہ حافظ